تو
الل علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر آپ سنا کیا کر رہے ہو
بس میں بیٹھی تھی چائے پی رہی تھی آپ نے پی
ہاں نہیں پی میں صفائی کر رہی ہوں
کیا
صفائی کر رہی ہو میں نے پی چاے
اچھا ٹھیک ٹھیک ہم نے بھی پی میں بھی اب صفائی کروں گی اور
بس ٹھیک آپ سناؤ
بس ٹھیک شکر اللہ تال معحمد اظاں بی چاۓ پی رہا ہے
ون سیون سیون آئے ہیں اس
ون سیون سیون اور اس نے دو ہی کالز کیے ہیں صرف میرے ساتھ
مجھے کیوں خریدنا کام آیا
مجھے نہیں پتا جو میرے ساتھ کرتا ہے نا سچ ہے اس کو بہت ای گے
ہچھ
کیاسم سے س چ ج دیدی کو بولنا
پھر میرے ساتھ رہا
اور
پھر کب کھایا کل کھانا اپ نے
ہاں پھر جب آپ نکلی نا پھر واپس آئے نا مگتا بھی کھایا میں نے پھر ہمیں تھا کھانا ہمیں ٹینشن ہوا تھا کہ ہوگا اندر لیکن تھا پھر ہم نے پھر بھی نیا پاکیا کھایا لیکن ہم نے پرانا ہی کھایا نیا وہی تیرا
اصل میں آئے نا آپ کو مہمان ایک دو اسیق
ہاں اسی وجہ سے ایک نکل جاتا دو تین
لیکن پھر نکلتی ہیں نو
ہمم اصل میں دوپہر کے ٹائم ہونا چاہیے
ہاں ہمیں تھا پھر سوفے نے بولا یہاں پہ ہے کھانا پھر بھی ہم ماما اور مجھے ٹینشن ہوا اگر نہیں ہوگا تو کیا کریں گے اگر اور مانگیں گے پھر ہوتا ہے نا
آ پھر بھی لیٹ ہی کھانا کھاتے ہو
ہاں ہم پھر بھی لیٹ ہی کھانا کھاتے ہے ہیاں اور
بس اب وہ سٹال آانی تھی مجھے اب اس کا ٹائم
کیا
مما کو کیا بولا
پھر میں تو پرشر کروا کے
فون کرے گی نا اب بونا اس کو اب اس کو بولنا تھا نکلو میں بھی نکلتی پھر میں اس کو سہج جاتی
ٹھیک ہے میں نے کہا
ہاں آواز ہی نہیں آ رہی ہے
پھر فیشل ایک بھی کرنا تھا نا
وہی تو اسی لیے با رہے نا پتا ہے آپ کو یہ
ہاں
اسی لیے بول رہی ہوں میں اور ان کو ابھی لاگیں گی نا اس کے ساتھ بہت دن ابھی موسم بھی زیادہ گرم نہیں تھامت
آپ کو بولنا تھا مما کو
آپ بھی بول رہے ایک بار
میں ڈرتی ہوں آپ بولنا
اسمے کیا ہے بولنا
اس سے بولا نا کال ابھی ہم بجی ہیں
ہاں چلو میں دیکھوں گی اگر مجھے آیا موقع تو
یہ کون آیا ہے اتنی صوبہ صوبہ
گیڑی واپس ہی آیا میر کو
اس کو کارا نگر جانا ہے
کیوں
وہ گیا اس کتاب کو کچھ کرنا ہے
اچا ٹھیک مجھے لگا
پتا میں کتنا ڈر گئی آپ کو پتا ہے نا
ہاں میں ہہی درر گیی یہا ہوں یہ کیوں وپس ہمیں ہوتا ہے نا پھر ایسا اچھا پھر ٹھیک ہے
ہاں اور کیا ڈر لگتا ہے
ہاں اور کیا اور
اور آپ بتائیے
بس ٹھیک شکر الله
ا مطلب ایک کمرے کو بستر اٹھانا باقی ہے
ہاں
میں بولا ابھی مجھے ایک کمرے کو بستر اٹھانا بہت باقی ہے
اچھا ٹھیک ہے آ ماما کو ہے نا ا بھی
یہ آواز بہت دور آ رہی ہے
دور آ رہی ہے
ہاں
میں نے کہا ابھی وہاں پہ ماما سوئی ہو
نہیں وہ اٹھی اصل میں میں نے پہلے اندر دیا نا جھاڑو
ہاں ہاں
ان دو رومس کو اب میں اس روم کو کروں گی
چلو ٹھیک ہے جدا جی ٹھیک ہی
ہاں اس کوٹاؤ میں کچھ ڈر تھا صبح مجھے پھر آپ کی بات یاد آرہی تھی بار بار
سچ میں نے بولا اس کو بولنا ایک بار کرنا وہ چیک
بولو ہاں بولنا
ہاں مجھے اس میں گڈباد لگ رہا ہے
آپ کو پتہ ہے اس کو کل سردی لگ رہی تھی پھر اس کو ماما نے بولا اب یورین ٹیٹسٹ کرو آب کو انفیکشن پھر اس اس نے بولا مجھے ہے کنٹینر آپ بول رہی ہے مجھے بھول گیا بول رہی تھی ٹانگوں میں بہت درد ہے میں نے بولا پھر دوائی کھاؤ مگر مجھے پھر آپ کی وہ بار بار بار
وہی دیکھنا آ
ہیلو کیا بو
کچھ تو گڑبڑ ہے
وہی تو مجھے ڈر لگتا ہے عجیب سا کیا یہ تو شوکنگ نیوز بن جائے گی
اور کیا پورے خاندان میں
ہالا ایسا نہیں ہونا چاہیے
لیکن اس
پتا نہیں اس کو خود ہے اتنا دھیان کی نہیں میں میں دیکھوں گی ایک بار کچھ وہ یہ ہے نا احمد میں یہیں سے بولوں میں اسی میں کیا
نہیں آپ نہیں بول سکتی میں بولوں گی اس کو خود مت لو ٹینشن میں بولوں گی اس کو
ہاں آپ بولنا
پھر میں آپ کو بولوں گی اس نے کیا بولا وہاں سے
ہاں
نہیں نہیں میں نے کھا لیا نہ ہاں میں کہ کیا آپ کو
ہاں
میں پورے دماغ سے چل رہی ہوں ابھی اس ٹائم
اور کیا کیا کرے
اور ہے نا اس کو بھی چھوٹ اب بھی آپ کچھ سمے
ہاں
ابھی اور کتنا ٹائم ہی ہوا ہوں
چلو اور
ان کو فرائیڈے پکنک جانا ہے گھر والوں کے ساتھ
سچ میں اچھا ٹھیک اس کو بھی جانا ہے
وہ کرے تھے کال اسکیم فون ہاں نہ
اچھا ٹھیک پتا نہیں کہاں جانا ہے
بولو ابھی پتہ نہیں ہے یہ جاتے ہیں مگر اچھے سے
ہاں آپ کو میں دں
ہ بس میں نے پتا نہیں کیسے آج بستر اٹھایا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا الٹا پلٹا ان نے بولا تھا مجھے بھی آؤ مجھے کہ کنوں نے آپ کیا بول رہی ہو
اگر انہوں نے بولا یہ زندگی کے گھر والوں نے آپ بھی آ جب
مجھے کہاں آئے گا حساب میں نے بولا تھا آپ بھی ہم خود جاتے اپنی فیملی
ہاں ہم بولیں گے ڈیڈی کو اب میں نہیں مانوں گی اس بار ڈیڈی کو کھانا ہی نہیں پکاؤں گی دو
وہ نہیں پھر بھی نہیں لیا
نہیں بولو کہ مجھے حیکت ہی نہیں ہے جیسے آ بولتے ہو مجھے پکنک جانے کے لیے حیکت ہی نہیں نہیں ہے مجھے بھی نہیں حیکت نہیں ہے
بولا مجھے کھانا پکانے کی ہے قسم ہے
ہاں اور
ھمم
وہ کچھ دن پہلے فون کر رہے تھے اس کو پکنک آنا اس نے بولا دیکھیں گے پھر آج آیا ہوگا مشہورہ
ہاں ہاں ا نے کیا ہوگا نا پورا ڈسائڈ
ہ ہاں ہم کو بھی لے جاتے تھے کیاتے فرائیڈے کے دن پکنک جانا ٹھیک رہتا ہے پھر انہیں وہ آسان دیں گے
وہ وہی سے پڑھتے ہیں اسی دن آف ہوتا ہے نا
ہاں
یہ پڑھتے ہیں مگر نماز اور اس وقت بھیڑ بھی زیادہ نہیں ہوتی
ہاں وہ بات بھی
اصل میں اسی دن جانا چاہیے کیونکہ مجھے خود گندا لگتا ہے اچھا مزہ آے شکر بہت مزہ پہلی بار ایسے ہی اس پہ گئے ہیں نہ
ہاں دیکھا مزہ آ تھا اٹی کے لے کے
وہ جلد ہی پہنچتے ہیں
ہاں
نہیں وہاں روج بنک سائڈ سے
اچھا ٹھیک ٹھیک وہاں سے بہت اچھا ہے اسی بہانے ہمارا سائڈ بھی دیکھے کہاں پہ رہتے اگر کبھی آنا ہوگا
ہاں وہ برابر ایڈریس پہ پہنچے تھے ان کو وہاں پہ کوئی ریلیٹو رہتے ہیں ماما کی سائیڈ سے اس نے بولا ہوں ادھر ہی آپ کے آس پاس ہی کوئی ہے
ہاں بولو کھنا کھو بلکے بھی توی
ماما کا کوئی کزن کہ پاس اکر کزن اور ان کو پتا ہوتا ہے سارا ایڈریس
ہاں
لڑکوں کو
ہاں صرف آپ کے بھائی کو نہیں پاتا کو صرف نشاد پاتا ہے اور ان کو صرف میرا گھر کا ایڈریس گھر کا ایڈریس اور دکان کا ایڈریس بس اور شاید مال چوک پاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں پاتا
ھم مگر پتا ہونا چاہے
ہاں اور کیا اور سنا
ہاں بتائیے روزگار میں اچھی لگ رہی ہے مجھے
ہاں محمد اذھان اٹھو
یہ کیا کر رہا ہے
یہ لیٹا ہوا ہے مجھے شیر کو ٹھیک کرنا ہے
اچھا
اس شیٹ نے مجھے بہت تٹانگ لایا میں پاگل ہو گئی اس شیٹ سے
اور کہی رہتا نہیں ٹھیک سے
مت رہتا ہے اس نے مجھے تانگ کیا
ابھی بھی ہے نا ایسا ہی
ہاں
ہمیں بھی ہے ایسا گے
ہاں یہ بہت تنگ لاتے ہیں یہ والے شیٹ
اور کیا یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں
ہاں ہاں
ہاں تو کیا کہہ رہے پتا نہیں ڈڑیا اندر آئے گا پہ تونسی شاہ میں پہلے جھاڑو لگاتی
وہ وہا
چلو میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں اوکے تھوڑی دیر بعد آپ واپس کرنا
میں ابھی واپس کروں گی
پہلے مجھے جھاڑو جھاڑنا ہے نا یہ اس کے بعد ٹھیک ہے
کر کے ہے
ہاں مگر مجھے پکڑنا پڑتا ہے پھر بھی فون ہاتھ میں کیونک اگر میں کہیں پے رکھ ہوئی نا پھر آپ سنو گی نہیں اس کو دور آواز
لیب نہیں ہے آپ کو
کہاں ہے مجھے یہی بھی آپ تھوڑا ویٹ کرو دس منٹ کے بعد
کال کرنا
ٹھیک ہے
اللہ حافظ
ال
ہ